ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیت بھائی
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
اپنا بھی الحمد للہ سب ٹیک ہے کیا ہو رہا ہے کہاں تھے تم
ہم تھوڑا سا گئے ہوئے تھے کھیت پہ تو موبائل
کام کروا رہے تھے ابھی تم نے ہم کال پہ رہے تھے تو ت م ت ہی پتا نہ تھا اٹھا ہی نہ رہے تھے
موبائل سائلنٹ تھا رکھا ہوا تھا روم میں ہم چلے گئے تھے تھوڑا سا پانی وانی جڑوا رہے تھے بھی ہے
اور بین ہو گیا ک بھائی وہاں
بیہین بندیا روپانا نہا ہے مطلب ابھی اس کے میں کھاد دے کے تھوڑا بڑا بڑے ہولا پانی ڈالا ہے
او ہو تو تم لوکن پانی نہ ہو رہا تبو بھین کر لیے بھائی
ہوں موٹرے سے بیین کر لیا تھا پانی نہ ہوگا تو موٹرے سے کرنا پڑے گا دھان
صحیح بات ہے پانی نہ ہوگا تو کتنا دن انتظار کرے گا پھر بہنا نہ ہوگا ہے
ٹائم ختم نہ ہو گیا تھا بہان کا ادھرے ہم مطلب اب ختم ہو گیا ٹم تو سامان چڑھ جائے گا
صحیح بات ہے اب تو اگست میں ساون چڑھے گ لگا لاسٹ جولائیے میں ہے نا سامان کبھ ہے بتا رہ
چڑے گا
تس کو ہے نا تو کروا اوا لو
ہاں کروا کےیا ابھی ترنت آیا تو میں آپ کا کال آیا
ہاں ایک بار اور میسج کیا دیکھا تم دیکھ ہی نہ رہے ہو ناشتہ پانی ہو گیا
ہاں ناشتہ پانی ہو گیا
اور گھر میں سب کرریت ص ہے
ہاں سب گ سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے ادھر کا کہ حل ہے
ہاں اپنا بھی سب ٹھیک ٹھاک ابھی ہم لوگوں تو آج پانی ہو رہا تھا صبح میں ابھی بھی موسم بہت اچھا کیاے ہوا
نہ ادھر تو پانی نہیں نہ ہو رہا لیکن دھوپ کیے ہوئے ہے اور ہوا ہوا چل رہی ہے گرمی ہے
نہ نہ ہم ل اپن دھوپ اوپ نہ کیے ہوا ہے بہت اچھا موسم گرمی تو بہت ہے لیکن موسم بہت اچھا پورا بادل والا
اتا دیر سے بادل بادل کیے ہوئے تھا ابھی ترت دھوپ اگ گئی
او ہوو تب بادل ہم لوگ کا ن لکے ہوا ہے اور گھر میں سب کا کر رہے ہیں
سب کام دھام میں بجے ہیں آپ ہی کپڑا وپڑا سیھی ہے
وہ آج کل وہ بھی ٹیلر بن گئی ہے
ہاں
ادھر فوجیوں کو بھی لگایا تھا وہ بھی کپڑا ہی سل رہی تھی خالی لوگ ک کپڑا لیں گےیا سی لیں گے بس
خالی خالی لوگ کپڑا
بس لے کپڑا دے کپڑا اور کچھ نہیں کام
ہاں ان کا جرکھنڈی مولانا کا سنا ہے کہ الے بازار
ہاں وہی والا حال ہے لیا لے بازار
ہاں
اور تم جو کام پر گئے تھے بھائی تو تم آ گیا ہے
وہاں جو گئے تھے نا تو میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا تو آ گئے تھے
کب کیسے گر گیا تھا بھائی
وہ آکسیجن والا سلینڈر نا تھا
ہاں ہاں
وہی کھڑا ہوا تھا اور ہم مشین چالو کیا نا جیسے ببریٹ کیا مشین اور سرک
ہاں تو ٹوٹا ووٹا نند تھا ہلکا بت موچ آیا تھا تو پھر کیسے ٹھیک ہوا
گرم پٹی باندے تھے ڈیڑھ مہینہ
او ہوتا صحیح بات تھا اس سمے لگ رہا تھا کہ خالی چوٹ لگا ہے یہی نا بولا جائے آج کل ہلکے میں نہ لگے گا کسی بھی چوٹ ووٹ کو
وہی نے ایکس رے کرایا تھا نہ پتا چلا میرے
تو ہاں ایکسر ہی میں پتا چلا ہے تو گھر ترنت آ گئے تھے تو
نہ مطلب وہیں ہمیں ایکسرے وکسرے کرایا تھا پٹی وہیں باندھ دی تھا تو پٹی باندھ کم سے کم لگا دس دن یا بارہ دن وہاں رہے تھے اس کے بع وہ وہی چٹی دے دیج تھا کہ جاؤ گھر چل جاؤ
صی بات تھا تو پھر پیسہ وسا دتا بھائی جتنا دن کم کیا تھا کہ نہ
پچیس دن بیٹھے ج پچیس دن کا پیسہ دےس تھا
ہو تو ٹھیک ہے سنا پھر جاؤ جاؤ کا ارادہ ہے کہ نہ
فون کری ن ت نا ہاں تبریج بھائی
ہ ایک دم کااب ل ناازؤ گے
اندور اکیلے کیسے چلے جائیں ج ایک بار اس سائڈ پہ گئے نا اس سائڈ کا بہت برا سسٹم ہے مطلب پانی و کنواں کا پینا پڑتا ہے
او ہ تو کنواں کا پانی آج کے دور میں کہاں ملے ہے بھائی
وہی نہا عقب جی مرے جی طبیعت وہیں خراب ہوئی تھی نن کا ماموں
ان ا اچھا ن بابا تو وس ایک بار بھی نے گیا تھا بھائی جو وہ بھی گیا تھا پابا نے اس کو فیضان تو ملو کے ساتھ گیا تھا ن
ر ہمرے سھ بھائی جان کہاں گیا
کس کپ کوون چوری ہوا تھا تیرا
ہاں ہاں ہاں پھائی وہ سورت گئے تھے جو اے سی کا کام کرے ج اسس کے ڈینگو ہو گیا تھا کو
تو بولا نا گیر سان کے باتتا کیسا اس کو بھی س اسی کا ہوا تھا کہ تمرا ہوا تھا
نہ نہ اسی کا ہوا تھا
ہ پھر ابگر گیا تھا جو چھوٹے موم کے بیٹا لوگ تھ تو کاانچی کاچی تو ہو گیا تھا جو ان لوگ پکڑا گئے تھے ریلوے اسٹیشن پر اٹا ڈائریکشن میں اتر گئے تھے
ڈائریکشن میں ن یہ لوگ روڈ پٹری کراس کر رہا تھا آر پی ایف والا فائن کر دی ٹ کہ ٹکٹ نہ لیے ہوئے تھا یہ لوگ ڈر سے ٹی کے بھگ رہا تھا پٹری پٹری
ہاں آپ پکڑ لیے
آر پی ایف والے کا رول ہے نا کہ پٹری سے ن ہے نا پار ہونے دیتا ہے جب
نہیں اس سے اور صحیح بھی بات ہے پٹری سے تم کہہ پا رہ ہو کہ بھائی اچانک سے ٹرین آ جائے گی کٹ جاؤ گی تو کس کی ذمہ داری ہے ر بی وقوف ہی ابھائی تم ٹکٹ لے لو سو دو سو کا جام سے زیادہ ہاں
آ جو
ٹرین میں تو
سورت سے آ رہے تھے جو فون چوری کروا تھا اپنا ٹکٹ وکٹ سب نے چوری کروا دی سا پیسہ ہوسا بیٹ ٹکٹ تک تو ہم یہاں تک آئےتے ہیں پنڈت د دیین دیال اپادیاتا ہے
اور اس کے بعد پھر ادھر سے ادھر گئے تھے ہیں ن
ہاں تو وہاں تو ڈ ڈرک کا ماحول بنا رہے گ سال ایسا آگے فائن مار د ٹکٹ کٹوایا تھا لیکن تو چوری کروا دی تو ٹی ٹی آیا کہس کہ جس کے جس کے پاس ٹکٹ نہ ہو گیٹ پر چلو اپنا سامان لے کے تو فیضان بیٹھا ہوا تھا بیٹھ کے اتار جھوکا نیچے ٹرالی نکالنے لگا ہم نے کہ ہوا اے ٹرالی نکال رہے ہیں تو ٹی نہا بول کے گیا کہ جب گیٹ پہ کھے رہے ہو جس کا جس کا ٹکٹ نام رہ چپ سے وہیں پہ بیٹھا رہا
صحیح بات ہے جب ٹکٹ ک
وہ آئے گا ٹیکٹ اب چیک کرتا ہوا آئے گا نا سب کا تو وہ اپنے ہوگا دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بغل والے سے ٹکٹ مانگ لی میرے سے نہیں مانگس فیجان سے بھی نہیں مانگس نہیں مانگس ہم لوگ سے
سوچ لے اللہ ہیی ن بچہ ہے دھی ن اللہ کی یہ لوگ سد مصیبت ہو گیا بو صحی میں اللہ کا کرم کا کوئی نہ کہاں سے انسان پر کتنا رحمت بسا محلہ
تھوڑا سا ڈر لگی پنڈت د دل الواادیا پ بہت نرایا ٹی تو ہاں بور میدم پہنچے تھے تو اتار گئے تو بور میں اترے تو فجانا دم چور کے طرح لگ رہا تھا چوری ووری ہوا تھا رویا دھویا تھا تو منہ ن کے ایک دم پھلا ہوا تھا
کیسے لیکن چوری ہو گیا تھا بھائی کوت اترے میں کوئی لوٹ لی تھا اس کو پت تو نہ چلا تھا
پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جسے ہم لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو اس کو بولا کہ جینس پہن لے ٹراؤزر میں کوئی چیز سیف نہ رہا ہے ٹروزر ڈھیلی رہا ہے اس کو مت پہن جینس پہن لے ٹرین میں بدل لیجے تھے پ طرح گرمی ارمی لگ رہی ہے تو کس نٹ رہے پہ جائیں گے چل ٹھیک ہے اور اس سے فون ہم مانگ رہ ہیں کہ لو ٹرین کا ٹائم ہو گیا لو ہم اپنی جینس میں رکھ لے رہی ہیں تیرے گاڑی میں چڑھ کے دے دیں گے تو نا ہم رکھنا لیں گے ٹھیک ہے اس کو کوئی سامان نہ دیا رہے سم آپی ہم اپنا مطلب ٹولی بھی لے لیا بیگ بھی لے لیا لے کے ہم چڑھ گئے ہیں اپنا اور اس کو خالی ہاتھ میں وہ موبائل چوری کروا دیس موبائل پیسہ ایئر بڈس
ا بھائی تو سابو پینٹ کے جب میں رکھے تھا ٹرزر
ایک گو پاکٹ میں صاحب
ارے تو اس کو کیسے پت نا سر اارے اتنا بڑا بڑا سامان کیسے ہاتھ لگپکتا رہے کوئی نکالے س اس کو پتہ نہ چلا کہ کوئی میرے میں ٹچ بھی کر رہا
چڑھے کھڑی ٹرین میں
پھر بھی چلے گای بھی تو ایک کت چیز نہیں نکلتا سب چیزیں
سارا چیز ہے ایک ہی بار جب چڑھ گیاٹرین میں ٹھیک ہے ہم جب سیٹ لوٹ گئے تو کہہ رہا جا ما موبائل نہا ا بکانے ہوئے نیچے اترے ہیں ہم لوگ کنگیر ار گیا ہوگا اتنے میں ٹرین دے دی اور چل ٹرین موبائل کے چکر میں رہے گا تو ٹرینوں چھوٹے گی
صحیح بات ہے اکنا گر کیسے جاگا گرتا تو ایک اور چیز نہیں گرتا
نہ وہ چوری ہو گیا جی موبائل پھر کال گیا بت مطلب کال لگاتے گ کمپلیٹ ایک دو گھنٹہ کال لگا اس کے بع فون بتائی
اس سے چاپ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اگر گرتا ہے تو پھر فھنے نہیں گرتا ایئر بس ٹکر سب گر جا ہے کوئی تلپا ہاتھ مار رہے چور لوگ کو بڑی دماغ رہا ہے
ٹکٹ کٹو کے جو بچا تھا ن ل لر میں خرچا کا ہواٹرین رہات سو روپیہ بھی گرا دی نے چوری کروا دی
کیسز تھ ایک دم میں بتلو ہوت ہم ادھر
ہ اور پھر جب پنڈت دین دیالوپاد ہم لگ دیک مہ بوودھی ہے صبح صبح اس کو پکڑ لیں گے ہم نہا آٹ بجتے بجتے اپنے گھر پہنچ جیں گے ایکسپریس ہے چل وہیں تھ ٹرا میں کا دو دن رہی اس کےعد بس سے چلا جائیے اور وہاں سے آسو خالا ڈائریکشن دینے لگے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے وہ خراب ہو جائے گیے پان گھر لا کے پہنچا دے اس کو یہ کر د ا کر امی کہس کہ جاپ پہنچا دے جو سارا ٹرین صبح آٹھ بجے کے بیٹھے بیٹھے آ پہنچتے پہنچتے بج گیا نو آٹھ بج گئی رااز بسریا
وہ رتے پہنچاوے آ تھاس تو میں تو ب
کن بھی یاد نا آپ کو پہنچا کے
ہاں تو آیا تو تھا لیکن ہم نے وہ والا مسئلہ یاد نہ آ کہ وہی والے مسئلہ میں آیا تھا تھا تو تو اپنے نہ آ سکتا تھا
ک تو ڈر لگ رہیھی ا کےے
تورا ہم کریں اسک کر لگی اور ابھی اتنا دن سے تو اب کہ جا بھی ہی نہ رہ اور بھائی عید اید میں کہاں تھ تم لوگ گھر اتے
ہاں عید میں تو گھر ہی ن تھے یہیں
یہمتے تھے ن سے بائی تم رے آئے تب ملے گئے تھے کہ نہ گئے تھے نا اس سےبائائیس سے م تھے
نو سے بس جس دن وہاں آئے تھے اسی دن میں مل رہیا اس کا
کاں مہ گئے تھسی بول تو انانا سےب کچھ لئ
نو سےے بھائی جلدی بازی میں کوئی سامان ہے چواکلیٹ تک بابو ہم لوگ لگ کچھ لائ
سب با اتنا کن بولو کہ تین سال پر آئے ہونے چاہیے اب یہاں خرچہ پانی کرو
کنجوسی نا ان کو کہیں کہ جا آج رات میں گاڑ لگیا اور کہہ رہا کہ کل صبح میں دری ٹکٹ آٹھ بجے تب کتنا جلدی کہ لیں گے ہم اپ پیسہ بھی نہ دی
نہ دھیے
جب دلی پہنچ گئے دللی میں دو دن رکے تب جا کے پیسہ دللی میں دیج جائے گا کہ میرے پا ایک روپیہ نا کھائے پیلاا روم ووم لیے کہاں سے ہم پیسہ دیں گے تب دللی میں پیسہ ڈالیسے ان کو
ال او ہو تو ایسے بھی کر رہے ہیں ارے ہاں تو آپ تو ریزرن مار ان نے کمپنی میں وہ
کاج نا پتہ میرا ریزائن ماری
بول تو یہ تھی ایک
نہ نہ ریزائن نہ دینے چھٹی دی اسے تین مہینے کا آ جائیں گے ہاں دوسری میں جائیں گے تین مہینے کا چھٹی دیجتا ہوں
بڑی با کمپنی بھی ہے آج سے را ذرا دن رہا ہیں
ہوں آ ٹھیک بول رہی تھیاں آپ ج سعودی وودی جائے کر نا تو آپ ٹھیک بول رہی تھی واپس ہو گیا وہ
بولا ن ہم کنا زیادے رہا
میرے گاؤں والے بھی جو گئےن ہیں ان لوگ بھی فلائٹ تھی پندرہ تاریخ کو لو بھی واپس ہو گیا نا جد
ہاں اب ہم بولا نا کہ ہو رہا
ہوں میں نے فون کر کے بولی ت کہ دیکھنا یار فلائٹ ولائٹ بند کر دی نہ جا رہا مارے ہیں گھر
ہاں صی میں ہو ہی گیا تھا
تومل آؤ تب جایا نا دیکھا تو کہاں جائے گا
صحی بات ہے گھر ہی رہو جا کے بھی وہاں پھنسے سک اچھا اور سب ٹھیک ٹھاک رہے ہیں
ہاں وہ سب بڑھیا سوچا کہ محرہ میں ذرا ادھر آئیں گے بسریا طر اببھی کاب پوننسل ہی ٹوٹ گیا
ہاں بھائی صحی بات ہے مصیبت سے آدمی خالی نہیں
ہاں اب دیکھیے کہ نا ادھر جائے سے پہلے آئیں گے ادھر بسر یہ طرف
اللہ